وعلم السلام علیکم
آپ ٹھیک ہو
ہاں اچھے سے آپ ٹھیک ہو
شکر شکر
ہاں ہاں اپ نے کھایا
جی میں نے بھی کہا
اور کیا کر رہے ہو
میں ایسے ہی بسر میں سویا تھا آپ کیا کر رہی ہو
اچھا میری سر جی کیسی میں ابھی کچن میں تھی میں بہن کی بیٹی کو دودھ بوتل بنا رہی تھی
اچھا ٹھیک کھانے میں کیا یہ تھا
ہمیں اج تھی دعوت
اور
دال اور بس کچھ نہیں تھا ساگ تھا تھوڑا سا کل کا
اچھا ساخ ٹھیک ٹھیک
جی آپ لوگوں کو کیا تھا
ہمیں تھا ہمیں تھا یہ آلو
ہاں
اور کیا بس آلو اور تھی دہی
اچھا اچھا ٹھیک اچھ
ہاں جی ہاں جی
ہاں اور اپ کہیں گھومنے وغیرہ نہیں جاتے ہو کیا
نہ نہ میں کہاں جاتا ہوں آج کل گھومنے مجھے تو دس پندرہ دن گھر پہ ہی ہوئے گھومنے تو آج کل تم جاتی ہو میں نے سنیپس کل بھی دیکھے پرسوں بھی
ہاں ہاں کبھی گھر والوں کے ساتھ کبھی فرینڈس کے ساتھ
ہاں تم شاید کل یہاں آ گئی تھی ڈل لیک
ہاں ہاں ورن کیا وہاں پہ اتنا مزہ آیا
گتنا
بہت زیادہ وہاں پہ نا بہت سارے لوگے اور نا ڈل لیک کو بہت زیادہ سجایا بھی گیا ہے
جی اور
اور وہاں پہ نا شکارا بھی ہے نا
ہ
اس میں بھی مزہ آیا بہت زیادہ
اچھا ٹھیک ہے جٹھیک اور کون کون تھا آپ کے ساتھ
فرینڈس وغیرہ تھے اور کوئی بھی نہیں
ابھی تو بولا میں گھر والوں کے ساتھ ہی
نہیں میں فرینڈس وغیرہ کے ساتھ گئی تھی گھر والوں کے ساتھ نہیں گئی تھی
اچھا فرینڈ وغیرہ فرینڈس وغیرہ کے ساتھ لیکن آپ لیکن آپ کے میں گئی تھی وہاں تک
ہم گئے تھے گاڑی میں
اچھا ٹھیک
جی وہاں پہ تو بہت زیادہ مزہ ہے وہاں یہ تو سری نگر کی خوبصورتی
سد ٹورسٹ
ہاں ہاں
آپ گئی ہو وہاں چار چناری پ
ہاں ورنہ کیا ہ اب بات ہی میں کرو وہاں کے وہاں پہ تو الگ ہی مزہ ہے چاروں طرف سے ہوائ آتی ہے اور کیوں آپ کو نہیں پتا آپ مجھے اور بتا رہے ہو
میں مت نہ گیا ہوں اصل میں وہاں
کہ نہیں گیا
ڈل لیک جو کر رہا تھا میں ہزار بار گیا ہوں
آپ ڈر لکھ بھی گ ہو
جو کر رہا تھا میں ہزار بار گیا ہوں
اچھا اچھا ٹھیک مجھے لگ آپ سچین ڈال لییک نہیں گئے ہو وہاں
نانا میں جو کر رہا تھا اور کہاں پہنچے آپ کی شادی آپ کی نہیں مطلب آپ کے کزن کی
ابھی تو ٹائم ہے
کتنا ٹائم
پانچ چ منتھ مہینے
مجھے لگا شاید پانچ چھ دن ہیں
ارے نہیں کیا بتا رہے ہو آپ
تیاری کا اں گت پہنچی
کہاں کہاں تک تیاری تو کر رہے ہیں وہ بھی ہم بھی کپ ڈلا رہے ہیں وہ بھی
ہ وہاں پہ کوومنے اور
یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے
ٹھیک وہاں پہ کچھ
ہاں ہاں میں نے بتایا نا ابھی میں اس کو دے رہی ہوں بہن کی بیٹی کو
ہاں تو آرام آر آرام سے بھی کر سکتے نا کرو پھر آرام آ آرام سے
ٹھیک ہے
ہاں جی جی اور بتائیے اب کیا پڑھا آج اسکول میں
اب کتنے بجے سوتے ہو
آرام سے
اچھا اچھا ٹھیک ہے
ہاں جی
ساھے بارہ
ہاں جی
اتنا دیر کیوں
آ کہہ بییک گرؤنڈ آواز بہت خراب آ رہ یہ
کوئی بات نہیں ہے آتی ہے کبھی کبھی
مجھے گندی لگتی ہے
اچا اچا ٹھیک
کر کیا رہی ہو آپ
بتایا نا بہن کی بیٹی کے لیے دھول بنا رہی تھی
ہاں تو دودھ ایسے بناتے ہیں
یہ تو برتن یہاں پہ تھوڑے تھے نا
بولو نا سیدھے میں برتن دھو رہی ہوں
ارے برتن نہیں دھ رہی ہ برتن کیوں د گی
تو پھر یہ کیسی آوازیں آ رہی ہے
یہاں پہ کچھ برتن تھے نا ان کی وہ ٹھیک کر رہی تھی
چھوڑو آ بعد میں کر لو گے
ٹھیک
بناؤ دودھ وغیرہ
ہاں ہاں ٹھیک ہے ا اب تو آرام آرام سے ہی کر رہی ہوں میں
یہ آرام آرام سے
اب آ رہی ہے شور بیگا
ہاں تھوڑی سی
تھوڑی سی تو آئے گی
یہ گندی لگتی ہے کہ سم سے
اچھا اچھا ٹھیک چلو آنی ہوؤ گی
کانچی
ہاں جی اور بتاؤ آپ مجھے نا بھوک لگی بہت زیادہ اب میں سوچ رہی تھی کہ میں یہ تھوڑا فرائیڈ رائس اپنے لیے نکالوں کل میں پلیٹ میں وغیرہ
اپنے
ہاں لیکن اب میں نے اور دیکھا تھا اب میں اور کھاؤں گی
ہ بکڑ کتنا کہھاتی ہو دن بھر
جتنا پیٹ پہ پہنچتا ہے
آپ کا پ پیٹ شاید بہت بڑا ہے
کیا بولتے ہو آپ
ہاں مجھے لگتا ہے جیسے آپ بول رہی ہو جت پیٹ میں پہنچتا اتنا ہاتات ہو اس حساب سے تم ہاں اس اس حساب سے تم دن میں کتنا کہ آتی ہو وہ کہاں جاتا ہے پھر
کھاتی ہوں تو صحت بڑتا ہے
ہ وی سے تمہارا ویٹ کیا ہے
ہ ہ لگ بھگ میرا ویٹ ہوگا سکسٹی
سکسٹی
جی جی ہاں کیوں
زیادہ ہیں
اچھا اچھا ٹھیک
ہاں جی
ہاں کر لوں گی اب کم
آپنا دس کلو کم کر لےینا
اوو وہ تو بہت زیادہ ہے
آپ کو پتا ہے وہاں سے کتنی آوازیں آ رہی ہے بیک گراؤنڈ سے
ہاں ہاں کیونکہ میں کمرے میں گئی نا یہاں پہ میں نے بتایا تھا بہن کی بیٹی تو
اب میں واپس باہر نکلی
اچھا ٹھیک ٹھیک
جی وہاں پہ تو تھوڑی تھوڑی آواز آئے گی ہی کیونکہ سونے کے ٹائم کمرے میں ہر ایک ہوتا ہے اسی لیے
ہاں ہوتا ہے نا ہر ایک کو موبائل فون آج کون ہوتا ہے موبائل فون کے بغیر
کوئی بھی نہیں
موبائل فون سے تو سب کچھ ہوتا ہے آنکھیں بھی خراب
جی جی صحیح کہا
کمزور ہوتا ہے
صحیح کام ہے
ہاں جی آپ پھر سے گئیے اسی کمرے میں
ہاں جی ہاں جی ہے میں اسی کامر میں واپس گئی کیوںکہ باہر کوئی بھی نہیں ہے
آپ کیا سونا ہے آپ کو
نہیں ا کیا
تو سوچاؤ کمبر ا پرر لو تھوڑی آواز کم ہو جائے گی
ہاں ہاں آپ نے یہ بات بھی صحیح کہی
لیکن آپ کھانہ کاری وگچ
نہیں نہیں کھانا تو تو میں کھا رہی تھی لیکن خ ختم بھی کر لیا
تو اپ کمل پکڑو اور سو جاؤ اب تو کھا رہی ہو کچھ
یہ منہ میں تھا چکن تو وہی ختم کر رہی ہوں
تو اچھا ٹھیک
وہ یہیتۂ مسلے مسئلہ تے
آپ نہیں تو بھی بولا میں نے کیا کہا تم اب کھا رہی ہو کچھ
میں نے بتایا نا چکن تھا منہ میں وہی کھا رہی ہوں
کیا آپ کھاتا
ہاں ہاں ہوا ختم
اتروا بستر پہ
ہاں اتر رہی ہ اور آپ رشتےر میں اترے
ہاں میں تو کاپ کا بستر موترا
اچھا ٹھیک
ہاں جی
اب آپ کو آواز آ رہی ہے بیک گراؤنڈ کی یا نہیں
بہت زیادہ خراب ہے رہی ہے اس کو بولو تھوڑا والیوم کم رکھو فون کو
ہاں ہاں میں نے تو بتایا اس کو ابھی بتایا میں نے اس کو والیوم کم رکھو فون کو ہیا کے فون کو بھی والیوم کم رکھو کو
جب میں نے بولا آپ نے ایک کسے گھر میں بولا میں نے اس کو بولا
اس کو بتایا والیوم کم رکھو فون کو اس نے بتایا کہ میں نہیں سنتی ہوں
اچھا ٹھیک
اچھا ہاں
چلو یہ ہمارا لاسٹ ٹانچک ہوگا ہم لاسٹ ٹانچک ہوگا
جی
یہ ہمارا لاسٹ ٹاسک ہوگا آپ ٹھیک ہے
کیوں
آپ کل کرتے ہیں
ہم اس کے بارے میں بات ہی کیوں کریں تو میں بتا رہی ہوں آپ کو آپ کو بھی ڈل دیکھ جانا ہے آب
دیکھو
آپ کوبھی ڈل لیک جانا ہے اب
آپ کیا ک رہے ہو
میں کچھ بھی نہیں کھا آپ کو ڈل لیک جانا ہے
ذرا مہربانی کر کوئی کر کے م
ج ٹھیک ہے ٹھیک ہے
تو بولا میں نے کیا ختم
ہ
ہاں جانا ہے مجھے ڈل لے ہاں میں مجھے جانا ہے ڈل ل پرسوں آپ دیکھو وہاں ک اتنا شور ہے میں آپ کی ایک بات بھی نہیں سن رہا ہوں
آپ کو ڈل لیک جانا ہے
کتنی بار بولا میں نے
اچھا اچھا ٹھیک آپ آواز آئیے صاف
ہاں ہاں رہی ہے
کھانے سے بھی پرابلم ہے میر بیٹھنے سے بھی پرابلم ہے میرے بیک گراؤنڈ سے بھی پرابلم ہے ب کروں کیا میں
ابھی کھانے سے نہیں پرابلم تھی تم نے بولا میں نے کیا کھ تھام اب کھا رہی ہو
یہ مجھے لگا میں اتنا ہی کھاؤں گی آپ نے بتایا نا امل میں جا ہیا نے بھی پاگل کیا جب میں اس کو کوکھا کو کو بلاؤں گی نا یہ پھر چپ کر کے خود بیٹھے گی
یہ کون ہے کوک
یہ نا بچے ڈرتے ہیں نا جن وگیر ہ سے
اچھا ٹھیک مطلب وہ جن ہے
ہاں جی
اچھا ٹھیک ٹھیک آپ کو جانا ہے کل
ہ ہاں
ٹھیک وہاں سے کیا بات ہے
میں تو آتی ہوں تین بجے
اچھا ٹھیک ٹھیک چلو اچھی بات ملتے ہے کل
چلو
اللہ حافظ